ہلو
السلام علیکم
ہ ہلو
ٹھیک ہو
ہاں اچھا صاحب ٹھیک ہو
ہاں اچھی سے گرمی سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک آپ کے وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں اچھا سے آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے
ہاں آپ ٹھیک آ رہی ہے کیا کر رہے ہو
بس میں کھانا بنا رہی تھی سبزی بنا رہی تھی
اتنا رٹ
ہاں میں تو لیٹ ہی پکڑاتی ہوں نا بچے نکلتے ہیں لیٹ ہی تو پھر میں لیٹ ہی بنا
ہ
بنتی
آج کی بنائی سبزی
ہمیں یہ نا ٹماٹر کی چٹنی بن کہ ہے الو اور بینس بنائے
اچھا ٹھیک آپ کو پتا ہے میں نے اس کو پھر بولا نا مطلب ایسے جم کا نا وہاں گئی تھی وہ لڑکی گئی تھی پھر وہاں اس نے کی تھی اس کے ساتھ بات بولا تھا کہ ہم چار پانچ لڑکیاں ہیں تو آپ ہمیں کام کرو ای جنفی کو تو اس وہاں سے بولا ہے مطلب میں منتھلی نہیں تو مت نہیں س ہوں کم لیکن اگر ممبر شپ ت کلوے پھر میں آپ کو فورٹی فائیو ہنڈریڈ لوں گا
اگر چارہ تھاا بہت اچھا رہتا وہ
اور میں بھی بول اب نے اس کو بھی بولا اس نے بولا کرو آپ لڑکیوں کوئی جما بلاو اس کو لڑکیاں جمع ہے فی الحال تین ہے وہ بھی کنفرم ہے آپ بھی کنفرم ہے اور میں بھی تین اور ایک اس کو بھی میں نے فون کیا تھا آب د دی نہیں
ہاں وہ بھی کنفرم ہی ہے
اس نے بولا
ہاں اس نے مجھے اس دن فون کیا تھا نا پھر اس نے مجھے بولا یہ میں تو آپ ہی لوگوں انتظار سے ہی جائیں گے پھر میں نے اس کو بولا نہیں اب پھر دو دن کے بعد پھر سے بریک لگی کی تو سیدھے سوموار سے زیادہ
اچھا ٹھیک وہ بھی پھر ہے منڈے سے وہ میں نے سوچا تھا وہ نہیں آئے گی او وہ مصیبت اٹھاتی ہے وہے ٹپیکلی وہ ویسی لگتی ہے جیز خی
ہم اچھی طرح چلتے اور اپنا ہوم ورک کرتے لیکن ہمیں خود اس کا پتہ چلا۔
اور اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟
وہ وہ
ٹھیک ہے پھر سادہ پانچ نکلیں گے۔
ہم دیکھیں گے، یعنی میں یہ بھی دیکھوں گا کہ مجھے اکاؤنٹ کیسے ملے گا، میں وقت پر گھر کیسے پہنچوں گا کیونکہ مجھے اپنا لنچ پیک کرنا ہے۔ آئی ایس آئی کی وجہ سے سکول جا کر سکول کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔
ہم پیر سے تاریخ کی پوری کتاب دیکھیں گے۔ وہ بہت اچھا ہوتا
ورنہ کیا، وہ بہت اچھا، بہت اچھا تھا۔
لیکن تین ماہ میں بہت کچھ مختلف
بڑی عید کے بعد لینا پڑے گا، تھوڑی دیر بعد لینا پڑے گا۔
مجھے بھی ایک دو دن لینی پڑے گی کیوکہ ہمیں کال دن گی۔۔
اوپر سے پھر بڑی عید کو کھاتے ہیں نہ زیادہ ہی وہ میٹ ویٹ۔
بولا کہ اپ زیادہ ہی پیسے خرچ کرتے ہو پھر جنوں کی طرح کھاتے ہو
ہاں ہاں ورنہ کیا نہیں آپ کو پتہ ہے مجھے چا مجھے پانچ کلو واپس جا رہے ہیں میں ابھی ہو گئی ہوں لگ بھگ سیکثٹی تھری
کراسنگ کیا ہوگا ہنڈراڈ
نہیں اتنا کہاں ہوگا۔ جاتی ہو ابھی سکول وکول کہی
کہاں کچھ بھی نہیں ہاں میں نے ٹویلتھ کیا نا اس کے بعد کچھ نہیں فیلحال بیٹھی ہی ہوں
سے مطلب پھر بھی باڈی کو اب گھر پہ ہی ہوتی ہو
اب کیا کرو اب سوچ رہے تھی کالج جوائن کرو
ہاں کرنا تھا نا اس میں کیا ہے اگر بی اے بی کرو گی نا
جی
اور کرنا تھا نا کسی سکو کول كول میں بھی کرنا تھناجائین
ا کیا کرو ٹویلتھ پاس پہ کیا اسکول پکڑیں گے
ارے پکڑتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ جانتی وہ ہم وہاں سے نا ایک وہ اس نے بھی کیا ہے ٹویل ہی وہ پاس ہے اس کو ہمارے اسکول میں پکڑا اور اس کو فسٹ
اور رتبہ میم
ہاں
جن کے یہاں گائے واے بھی ہے ایسے ہی نا مہ
نہیں ان کو کہاں ان کو کہاں ان کو کہاں گائے ان کو کہاں کو ہے
اب ان کو بھی ہے آپ کو کہاں پاتا ہے ان کو بھی جو ہے
سچ میں
ہاں اور کیا ان کو بھی ہے گ ا
مجھے نہیں اتنا پتا ہے
ہک ا میں کیا ہی بول میں سوچ رہی تھی یہ نا کیا بولتے ہیں اس کو میں صب میں کروں گی کالج میں ایڈمیشن
اچھا
ابھی لے کے سوچ ہی رہی ہوں کروں یا نہ کروں
ابھی کیا کرو گی گھر پہ بیٹھ بیٹھ کے
یہاں سے رہتی ہے نا مما بھی بیمار
آپ کو مت روز جانا ہے کالج اور بس ایڈمیشن رکھو کر کے پھر آپ کو بس اگزام دینے جانا جب ج
اور شارٹیج نکلتی ہیں نا
پھر کرو نا اگنو کے تھرو
دیکھوں گی اب کیا کروں گی میں سوچ رہی ہوں پریشانی م اب دیکھو نا سیلری کیا رکھتے انسان پانچ ہزار روپ کیا چار ہزار بولتے ہیں یہ یو کے جی فرسٹ کو
وہ تو سچ بہت ہے یہ تو سچ بات ہے نہیں انسان کرے گا ابھی کیا اوپر سے آج کل کوئی جاب بھی نہیں ہے
میں سوچ رہی تھی کچھ اگر آن لائن ہی ہوتا نا انسان کچھ وہی کرتا لیکن آج کل کے زمانے میں کسی پ بھروسہ ہی نہیں کر سکتے رڑ فراڈ سب کچھ فراڈ
ورنہ کیا
کیا کرن سو
سوموار سے ہم جائیں گے ضرور
ہاں ہاں جم جائیں گے محنت کر کس کے کریں گے
کھل کھل کے کھاارے ہ میں نے کہ
پت ہے میں نے کل چکن کھایا میں نے کل گول گپے کیک اتنا کچھ کھایا کیونکہ میں بول رہی ہوں یہ دو دن میں مجھے کھائی نہیں کھاؤں گی
ہاں میں کل حضر کا برھ ڈے ہے میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس کو کیک بناؤ لیکن یہاں سے بوریون نہیں ہے وہ بھی میں ہی کھاؤں گی سوچ رہی ہوں بریانی بناؤ پھر بوری نہیں وہ بھی نہیں خود ہی سو ہوگی یہ بھی
نہیں آپ کل کا دن ہے نا آپ کل کا دن کھاؤ کم
ہاں پھر
ل کا دن اب کچھ بند پھر ہم روزہ رکھیں گے
ل اللام ہم کریں گے کام ہم انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کریں گے جم کے ساتھ ساتھ
مجھ سے نہیں ہوتی ہے وہ ا گی میں مطلب مجھے وامٹنگ جیسی ہوتی تیحت خلیی اسٹمک
مجھے پتا کیا ہوتا
جب صبح اٹھتے ہیں نا مجھے مجھے ہر صبح لگتی ہے کہ مجھے ابھی وامٹنگ ہوگی
دیکو رمضان میں کیا ہوتا ہے اس ٹائم ہے ان اس ٹائم انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ خود ہوتی ہے نا
ہاں ہاں ہاں
مجھے اس سے الٹا ہی ویٹ گین ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ سے
ہم کریں گے ہم کریں گے جو وہ ٹرینر ہے نا ہم اس کو بولیں گے ہمیں پہلا مہینہ اسٹرکٹ ڈائٹ دے دو ٹھیک ہے نا
ہاں ہاں بولیں گے ہمیں جس سے بہت فارا کاج ہے ہم جی جان لگا کے کریں گے
چلو ٹھیک ہے پھر سووموار کو ملتا
لی ٹھیک ہے ٹھیک ہے
چلو